ہیلو
ہاں
ہاں مہ نور ٹھیک ہوں
ہاں ہاں شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
بس اچھے سے آپ ٹھیک ہو
شکر مظفر فون کر رہا آپ کے میں نے آپ کو بھی آپ کو بھی کام لگائی پھر اس کا فون آیا اس کو میں نے کہا نہ میں نے اس کا بھی ریسیو کیا آپ کا آپ کا فون بھی چل رہا تھا
اچھا اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں اس میں نہیں آیا پھر وہ کوئی بات نہیں آپ کا چل رہا ہے نا اس کو بولا آپ نے ہم یہ کر رہے ہیں اس وقت
کہا نہ میں نے کہ فون فون کیوں کر میں نے کہا میں ایسے بزی تھی کہاں کے
اچھا اچھا اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک
ہاں مار یہ نہیں کرتا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ ٹائر لائے اس نے لور کیرل والے نے میں نے میں نے کہا نہیں میں نے میں نے اس کو کہا آج لاؤ یا کال لاؤ کوئی بات نہیں ہے اب کہہ رہا اب کہہ رہا تھا کہ میں نے سہیل کو بھی فون کیا کہتا ہے کہ دروازے تیار ہے اور سیڑھی کا یہ گرل بھی تیار ہے میں نے میں میں لاؤں گا کال میں آؤں گا ادھر میں نے کہا اس نے مجھے صبح بھی کہا میں بعد میں آؤں گا ادھر یہ جھوٹا ہے
ہوں ہوں
اب ہم اس کو پریشان کریں گے نا فون پے فون فون پے فون
اس کو تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ
ہاں نہیں قسم د کھاتا ہے بناا کے ہے دروازے بھی ہے بن کے
پھر کیوں نہیں لاتا کاریگر مت ہے پھر اس کے یہاں پہ کاریگر نہیں ہوں گی
وہ بات بھی سچ ہے لیکن دیکھو میں دوسرے کے پاس جاتی لاتی دروازے لیکن یہ کام اچھا کرتا ہے آپ نے دیکھا مین در مین دروازہ کتنا نا اھا ہے وہ ویسا ہی میں نے کہا پروا بناؤ اور جالی چالی والا دروازہ کیا بناتا ہے جب آپ بناؤ گے نا مکان اللہ کر رہے سنی سنی میرا خدا آپ کو میں نا جس نے مجھے مکان بنایا اسی کو میں لاؤں گی جس نے اسی سہیل کو بھی لاؤں گی خدا کی قسم کا کام کیا کرتے سارے ہو سارے بولتے ہیں کہ آپ کا مکان کتنا اچھا ہے ہ نہیں اس یہ ہے اس کی بھی نے خود کہا کہا کہ جالی والا دروازہ یہ زیادہ اچھا بنا تھا میں نے کہا مجھے پتہ ہے تجھے بت کوو آپ اس کو کامت نہیں ہ نہیں کام اچھا کرتا ہے نا یے
ہاں اچھا ہے نا اس میں کیا ہے اب اس لیے تو اس کو ہوگا نا ٹائم لگے گا اس کو ایک تو ٹائم اور تو کاریگر یہ بزی ہوگا
نہیں آپ اس دن دیکھنا جب آپ مکان بناؤ گے پھر کہنا کہ میری بہن نے مجھے میری بہن نے مجھے کیا بنوایا
انشاء اللہ انشاء اللہ
ہوں مجھے اتنا شوق ہے اتنا شوق ہے مجھے کب بناؤ گے اپنا مکان خدا کی قسم آپ ایک ٹینشن ٹینشن بھاگتا ہے ہاں کا کرو مت کرو کچھ نہیں
اور کیا ہاں تفریح اس میں ٹینشن ہے یہ جو سب کا ہوتا ہے نا یہ ٹینشن کا مق
مجھے کچھ متبہ مج جس یہ جن کا میں تھی نا ادھر
ہوں ہوں
جو مظفر کے بھائی بہنوں کا تھا خدا کی قسم دن بھر میں کرتی تھی صفائی دن بھر میں کا کرتی تھی وہاں اور مجھے کیا تھی خالی مہنور وہ بھی چھوٹی تھی پھر بھی وہ کیا کہہ رہے تھے اس نے گاند اٹھائی ہے ہ ورنہ لوگ مثالیں دیتے ہمارے صفائی کے خدا کی
آپ بولو مجھے ایرا کیوں نہیں آئی تھی آج
وہ کال بھی جو نہیں آئی تھی نہ تو آئی تھی
کیوں نہیں آتی ہے نہیں یہ کل تو سنڈے تھی نا
اس سے پہلے مت آئی تھی
نہیں نہیں سٹرڈے کی دن بھی وہ نہیں آئی تھی
مجھے پتا ہے وہ کب آئی تو کب نہیں جب سے میں نے اس کو اس دن جب ہاں تب سے ماتئی
تب سے وہ
ہوں خالی گھومتی رہتی ہے خالی گھومتی رہتی ہے میںیں
ان ان کو ہو گیا اب اب نیاز کرنا ہے ان کو
کہاں کرنا ہے
اچھا اچھا اس بوللا کرو یہاں پہ
اس نے نہیں بولا مظفر نے فون کیا کہا کہ ایسی بتک کہتا مجھے نہیں پتاہ میں نے ان کو انہوں نے مجھے فون نہیں کیا بچوں نے کہا نا مظفر کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاچو کے گھر میں ایسے ویسا کریں گے پھر مظفر نے کیا فون بھائی کو کہا کہ میں نے نہیں کہا میں نے نہیں ان کو کہا انہوں نے مجھے نہیں کہا نہ میں نے کہا ان کو پھر مظفر نے کہا کہ آگے کیوں لگائیں گے واضح دواں وواں چڑھے گا پیچھے لگا اگر لگانا ہوگا تو لگائے پیچھے لگائے پیچھے ہاں آگے نہیں
اچا ٹھیک ٹھیک اچھا ج گ ن ان کو اپنے سائڈ سے آنگن نہیں ہے وہاں پہ
ہ نہ ہے نہ اب بہت بڑا ہے
سچ میں ان کو ان کو ٹینٹ دینا ہوگا وہاں پہ
نہیں ٹینٹ دیں گے ہمارے رشتتے داروں کے یہاں
اچھا ٹھیک
ہاں آج میں نے آپ کی چاچی کو دیکھا دو اس قسم سے دو رہی تھی ملکی نے کہا میں دیکھوں گی یہ کون دوہ رہی ہے وہی دوہ رہی تھی یہ
پوٹ پد ہو رہی تھی پاٹری پاٹری
اچھا اچھا
ہوں ورنہ دوبو ہیی بات میں نے کہاں بات کی میں مت زیادہ کسی کے ساتھ بات کرتی ہوں جب یہی لوگ مجھے سلام کرتے ہیں تبھی میں بات کرتی ہوں میں یہ مجھے پہلے سے ہی عادت تھا خدا کی قسم میں زیادہ بات نہیں کرتی ہوں اب وہاں پہ جو مائکے میں بھی میں نہیں کرتی تھی زیادہ بہت اسی ہے نا
اچھا
او کچھ مت پوچھو اور کچھ مت بولو ہر کسی کے ساتھ کرتی تھی بڑی بڑی اور بڑی بڑی عورتوں کے بڑی بڑی عورتوں کے ساتھ بھی کرتی تھی باتیں ایک بار مجھے ایک عورت کے ساتھ اتنا جھگڑا ہوا
کیوں
سی کو کہہ رہی تھی تھی اتنے دن میں آپ کو ڈھونڈ رہی میں نے کہا یے آپ کی بیٹی جیسی آپ کیس کو ڈھونڈ رہی تھی آپ کا اور اس کا کبھی ملاپ نہیں ہو جائے گا آپ ٹھیک ہو
اسا اب جب آسی بھی چار یہاں سے کر رہی تھی تو آپ نے اس کو کیوں بولا
میں نے اس آورت کو کہا
وہی میں بول رہے ہیں آج ہی جو یہاں سے کر رہی تھی نا ایسی نے تو اٹھایا ہوگا نا یے سٹ اپ پھر آپ نے کیوں بولا اس کو
مجھے اچھا نہیں لگا
اس میں کیا اچھا ہونے والی بات ہے یے تو اچھی بات ہے
نہیں نے اس کو کہا آپ ہے ہی نہیں اس کی ایج کی آپ بڑی عورت ہو آپ کو کیا باتیں کرنی تھی اس کے ساتھ مجھے اس لیے غصہ چڑھا میں نے کہا یے اگر آپ لوگ آپ لوگ ہم ایج ہوتے میں کہوں گی آپ اس کی فرینڈ ہو آپ اس کو ڈھونڈ رہی تھی میں نے کچھ اور سمجھا نا میں نے یے اس کو مت یے یے مت اس کو کچھ تال نکالیں گی کچھ ایسا ویسا بولیں گی اسی لیے اس اسی بات پے مجھے گسا اسی بات پے مجھے اس کے س جگڑا ہوا
تب آسی کی شادی ہوئی تھی
نہیں آسی بھی چھوٹی تھی نا
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہمم آسی تھی میں نے کہا کیوں آپ کو کیا باتیں کرنی ہے اس کے ساتھ مجھے باتا میں تھی نا سٹرک میں تھی سٹرک
میں بہت سٹرک ھتی ہ ووا میں ابھی یے کیا کدو بنا رہی تھی نا پکا رہی تھی نا بابا کے لیے
امم
تھی اور دے دو اور دے دو میں نے کہا آپ مجھے ہمیشہ کہتی تھی اور کرو ا پھر گر میں سے مجھے مارتی تے میں نے ہنس رہی تھی تھی وہ اس کو نا یے پچھلی باتیں یاد آ گئی
اچھا اچھا ٹھیک
سئی طرح سے پکا سئی طرح سے پکا اب ان تھوڑی بہت نکالی میں نے کہا آپ دیکھو ٹھیک ہے اور اور کرو
ہ
اب مجھے اتنی ہمت نہیں ہے
انسان فیر ختم ہو جاتا ہے دھیرے دھیر
اور کیا وہ اگر آپ دیکھتی نا بابا کی ش شکل اسکی انکھیں خدا کی قسم ہمیں کہتے تھے کی آپ کی مائ کی شکل اچھی ہے آپ لوگوں کی آپ بہنوں کی نہیں ہے پتا اس بچار کو کیا کیا ہوا
بیماری سے جب سے میری شادی ہوئی نا ہوئی نا تب سے ہے یہ بمار بروبر میری شادی جیسی عمر ہوئی اس کو
بچاری
ہاں اب بیٹے چپ کر کے باتیں کرتے ان کے ساتھ کھیلتی ہے
اچھا بچاؤ کے ساتھ
ہاں انکو ہے بہت ہے نا زیادہ ان کا
ہاں ہاں ہاں
میں گئی پھر وہاں سے لال چوک پھر میں نے کہا مظفر کو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو کہا مجھ پانچ سو واپس دے دو مجھے پانچ سو واپس دے دو ٹائل والے کو مجھے ل وہ مجھے لانا ہے بیٹی کے لیے ٹریک سوٹ اس نے اس نے بھی نہیں مانا میں نے بھی نہیں مانا پھر میں نے اسے لیے پانچ سو واپس اس نے دیے پھر میں نے کہا نی یہ گناہ ہے تو آ جاؤ پھر میں نے لایا مہنور کو اور مائشہ کو بھی ہاں جو لگا ہاں
ہاں اچھا اھا یہ کتنے میں ہے اس کو
اس کو میں نے ساڑھے تین سو میں لایا پھر کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ساڑھے اچھا ہے اور بہنوں کو بھی لایا ایسا ھی ایک میں پھر دیہ سات سو دو کو
اچھا سات سو دو کو
ہوں ونس ساڑے تین سو ساڑے تین سو
ہاں ہاں ہاں
ساڑھے تین سو اس کو بھی لا مریم کو بھی لا ویسا ہی
میں نے مریم کو دو لائے نا چار سو کے میں نے دو لئے اس کو سو سو روپے کے میں نے بولا یہ نکالتی نکالتی ہوں چڑھاتی ہے تو
الگ الگ